ہیلو
ہاں ہیلو
ٹھیک ہو
ہاں بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاں میں نے دیکھا نا نیچے نمبر پھر پھر میں نے سوچا کیا یہ غلط ہوا ہے اس سے
میں یہی نمبر ڈائل کر رہی تھی جس پہ میں آپ کو کال کر رہی ہوں ا ہاں اس اس لیے ہو گیا نا اور باقی سب ٹھیک ہے میں ابھی آئی
اچھا ٹھیک کھانا کھایا
ہاں کھانا کھایا اور
بس اور سناؤ آفس نہ وہاں بارش ہے
بارش ہو رہی ہے وہاں سے ہو رہی ہے
ہاں آج تو ٹھنڈی ہے ہے نا
ٹھنڈی ہے ہاں اج موسم بہت ٹھنڈا ہے
ہاں یہ دوسری ہے دوسری کال ہے نا آپ کی
ہاں ہاں
آپ کرنا اس کے بعد تین ٹھیک ہے آپ کے ہو جائے گے پانچ میرے ساتھ
چھ
ہمم میں یہاں سے نہیں کروں گی اب کیونکہ آپ کو آئے گے وہ پانچ ٹاسکس ہاں یہ کر رہی ہو نا آپ بھی
یہ کر رہی ہوں نا میں یہ مجھے آئیں گے
ہاں ھ کیونکہ میں نے دوسرے کے ساتھ کمپلیٹ کیا دو اب مجھے اسی کے ساتھ تین کرنے ہیں تو مجھے تھر ٹی ہو جائیں گے لیکن آپ مجھے کر سکتے ہو ہاں تین
ٹیک
آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے پانچ پھر میں دوں گی اب وہ نمبر کزن کا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ابھی کیا کر رہیو
بس یوں ہی باہر ہی بیٹھی ہوں
باہر ہے باہر ہی بیٹھی ہوں
اچھا ٹھیک آج ٹھنڈی ہوا
آج موسم بہت ٹھنڈا ہے اور کیا
ہاں ورنہ اتنی گرمی تھی
مر جاتے ہیں گرمی سے پھر بھی وہاں سے ا اتنی بھی نہیں ہوگی جتنی کہ یہاں سے ہیں ہمارے یہاں سے بھی ہمارے یہاں سے بھی بہت یہ ہے فرق ہے بڈگام سائڈ سے بھی بہت فرق ہے
ہاں ہاں جب میں آئی نا نہیں جب میں بعد میں تب سے آئی نا گھر ارے مجھے اتنی ہی گرمی لگی جتنی مجھے وہاں لگی تھی
نہیں پھر بھی ہمارے یہاں سے بہت موسم گرمی ہے لیک کن پھر بھی زیادہ ہے ہمارے یہاں سے بھی گرمی ہے لیکن پھر بھی فرق ہے
ہاں آپ آئی گھر
نہیں ابھی نہیں آئی جا بعد میں جاؤں گی پانچ ساڈھے پانچ بجے جاؤں گی
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا آپ کو آج ہی گھر جانا ہے
ہاں میں آئی نا کل شام کو ہی پھر مجھے سر میں بہت سر میں مجھے بہت درد تھا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا میں ورنہ میں نہیں آتی پھر جب میں کل وہاں سے آئی مجھے سر میں بہت درد شروع ہو گیا
اچھا ٹھیک آپ کیوں نہیں آئے سمر ویکیشن تھی نا یہ پڑھتے ہیں کہ ابھی چھوٹے ہیں بچے پڑھتے ہیں کہ ابھی چھوٹے ہیں
نہیں چھوٹے ہیں لیکن اسکول جاتے ہیں
دون تینوں
تی نہیں دونوں
اچھا ٹھیک ایک چھوٹی اچھا ٹھیک
تیسری ہے نا ابھی ڈیڑھ سال کی
آپ نہیں آئی پھر سمر ویکیشن
نہیں کہاں آئی میں کہاں ائی ہمیں میری تھی نا سسٹر ہاسپٹل میں مین میں نے وہ دن وہیں پہ گزارے ا ا پندرہ بیس دن میں وہاں پہ تھی اسی کے ساتھ
اچھا ٹھیک ہاں مہندی دیدی نے بولا اب
اب کہاں ہاں اب اس کو فرق ہے اب ان کو کہاں بولوں گی پھر سے جاؤں گی وہ چھوڑیں گے سسرال میں نہیں چلتا ہے پھر
ہاں ہاں سچ میں
خدا کی قسم وہاں نہیں چلتا ہے پھر بیمار ہو لیکن گئی نا پھر کس لیے گئی کیوں گئی اب تو گئی وہ دن وہی سے پر اب وہی نا
ہاں مائکے میں چلتا ہے لیکن سسرال میں یہ سچ ہے
کل سر میں درد تھا میں جہاں جب میں وہاں سے آئی نا سوئی دس بجے اٹھی کھانا کھایا پھر سے سو گئی اگر سسرال میں ہوتی چلتا اٹھنا تھا کام کرنا تھا
ہاں اور کیا
یہی فرق ہوتی ہے
آپ کو وہاں زمین وغیرہ ہے
ہاں ہے نا اور کیا
ہےاں
ہاں
اچھا ٹھیک ہاں وہاں تو کام کرنا پڑتا ہے یہ چھوٹی والی ہے
ہاں ہاں ہاں یہ چھوٹی والی ہے
یہ بیٹی ہے کتنے بیٹیے کتنے ہیں
بیٹیا دو بیٹا ایک ہ
ہاں اس کو فرق ہوئی مہندی دی نے بولا اس
اس کو فرق ہے اب اب اس کو فرق ہے کو بلیڈنگ ہو گئی تھی نا آٹھویں منتھ میں دو بار ہو گئی پہلے ہو گئی ایک بار اب ہو گئی پرسوں دوسری بار پھر دوسری بار بھی ایڈمٹ تھی سات دن پہل جب پہلی بار ہوئی پندرہ دن تھی چودہ دن تو پھر پندرہ دن ہو گئے تو دی چھٹی آب پرسوں پھر سے تھی سات دن
ہ تب اس کو بھی ہوا ہے یہ
اور کیا اس کو دو بار پہلی بیٹی ہوئی تو مر گئی دوسری بیٹی ہوئی تو مر گئی پھر پھر پریگنٹ رہی ٹیوب میں بچا ہو گیا پھر سرجری تو اس کو آلریڈی تین سرجری آئی ہے لیکن بچا بھی کوئی نہیں ہے
ہ جیسے مہندی دیدی کو ہوا
اس کو لے کے مت سرجری آئی اس کو اس کو میری سسٹر کو کو بڑی بڑی سرجری آئی تینوں تینوں اب انشاء اللہ آج انشاء اللہ اللہ دے گا اس نے بہت صبر کیا ہے اس کا فال
واں ہاں اللہ اللہ بہت بڑا ہے
ہاں
میں نے بولا نا یہ انسان کے بس میں نہیں ہو تا جو اللہ کے بس میں انسان بے بس ہوتا ہے ہے نا
رد ہی کرتا ہے اچھے کے جو بھی ہوتا ہے نا انسان کے لیے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے یہ ہم بولتے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا نہیں پھر بھی جو بھی ہوتا ہوتا ہے ان شاء اللہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے
لیکن انسان بے بس ہی ہیں
اور کیا
کر بھی کچھ نہیں سکتا
نہیں کیا کر سکتا ہے کیا کر سکتا اس کے آگے تو
ہاں اچھا آپ کا مائیکا سورہ میں ہے سوورہ میں ہے ٹھیک آپ کو بھی ایک گھنٹہ لگتا ہے گھر تک گھر یہاں بڑگم اچھا ٹھیک ٹھیک
برابر
اب بیٹھنا تھا ایک دو دن پھر ا سن تھرسڈے کو اسکول کھلا ہوگا
پہلا پیپر تھرسڈے کو اس کو پڑھ ان کو پڑھنا ہے گھر میں دونوں کو
کتنے کس کلاس میں پڑھتے ہیں دو
یہ میرا بیٹا پڑھتا ہے فرسٹ میں اور بیٹی پڑھتی ہے نر سری میں
اچھا تب چھوٹی چھوٹ
ہاں اوکے
ہاں اس نے بولا تھا مہندی دیدی نے کہ ان کے تین بچے ہیں وہ بزی ہوتی ہے میں نے
ہاں بہت بزی زیاد جتنا میں ان بیچو اوکے جتنا میں ان بچاروں کے ساتھ بزی نہیں رہتی ہوں نا اتنا میں گھر کے با باقی لوگوں کے س اتھ میں بزی رہتی ہوں
کام کے ساتھ گا ہاں آپ جوائنٹ ف کتنے ہیں
میری جٹھانی ہے اور اس کے دو بچے ہیں اور اس کا پتی ہے میں ہوں میرے اللہ حفاظت کرے میرے بچے ہیں
اچھا آپ کی جوائنٹ فیملی ہے وہ پھر تو آپ کو
نند کو بھی ہو گیا اب اس کو بھی اب دو منتھ ہو گئے وہ وہی پہ ہے اس کے بچے ہے اس کا پتی ہے دن بھر میرا کام میں ہی دن کام میں ہی نکلتا ہے خدا کی قسم
اور
صبح اٹھتی ہو میں پانچ صبح اٹھتی ہو میں پانچ بجے پانچ بجے سے لے کے ش ش سونے کے ٹائم تک میں ایسے ہی کھڑی ہوتی ہو
ہوں ہوں
خدا کی قسم ایسے ہی کھڑی دن میں سونا نہیں دن میں بیٹھنا نہیں مہمان آنا جا
ہاں ہاں اور کیا جٹھانی بھی کرتی ہوگی نا
وہ تھی نا بیمار وہ تھی بیمار اس کو بھی اب ایک منتھ ایک دو منتھ ہو گئے اس کو س رجری آئی تھی لیکن اس کو میں نے وہیں پہ پکڑا تھا اس کو میں نے نہیں مائکہ نہیں بھیجا اب اس کو فرق ہو گیا اب وہ پرسوں گئی مائکہ وہ پرسوں گئی میری نا اکیلے ہی کرتی تھی میری نند آئی اس کو بیٹے کی سرجری ہو گئی اس کو پر ہاتھ میں لگی سائیکل سے تو اس کو سرجری آئی اب اس کو بھی وہ بھی وہیں پہ ہے
اچھا ٹھیک یہی تو ہوتا ہے نا
جے جیٹھانی کا آنا جانا بھی لگا بچے یہاں سے خدا کے خدا حفاظت کرے اس کے چار بچے میرے تین بچے
وہی تو ہوں ہوں آپ کو تو بہت کام کا لوڈ ہے
بہت مجھے کہاں فرصت ملتی تھی میں نے کب کا یے یے کیا تھا لیکن ٹائم ہی نہیں وہ مجھے کرتی تھی نا فون چھوٹی تتی آجاؤ میں نے بولا میں بزی ہوں کیا بزی ہوں آپ خالی بولتے بزی ہوں تو کیا کروں مجھے فرصت ہی نہیں مل تی ہے گھر کے کام سے میں مجھے اسٹامک مجھے اسٹامک میں پین تھا مجھے میں کچھ کھاتی تھی نا حزم ہی نہیں ہوتا تھا جیسے لگتا تھا کی دم ہوت تا ہے مجھے پھر گئی پرسوں گئی تب سے گئی میں پرسوں تب سے گئی میں پرسوں ڈاکٹر کے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا تھا دو سال ہو گئی مجھے بولتی تھی میں یو ایس جی کروں گی یو ایس جی کروں گی خدا کی قسم مگر ٹائم ہی نہیں ملتا تھا دو سال کے بعد آج میں نے صبح کی ہے
اب کیا ہوا اب کیا رپورٹ آیا
اب ٹھیک رپورٹ تو ٹھیک ایا اب یے نا یے فیڈیلیوٹ نکلا اور نکلا
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک ہاں یے نکلتا ہے آج آم ہیں اچھا آپ بولو پھر تو سسرال میں ٹائم ہی نہیں مل تا ہوگا آپ کو
کا ہے
وہاں کیا کررو گے آپ کال
کہاں ملتا ہے اب میں نہیں میں ٹائم نکالوں گی
ہاں کوئی آدھا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ
نہیں ٹائم میں نکالوں گی ٹائم میں نکالوں گی
کوئی ہاں کرنا دیکھنا تھرٹی کرنا تو
اور
اور سناؤ آپ ہی
آپی سناؤ کچھ میں نے جو اتنا کچھ سنایا آپ نے کچھ نہیں سنایا ٹائم ہو گیا
پکاتی سب کچھ ہو خود ہاں کاٹو پھر کرو وہاں سے اور